بھائیسام ععلیکم بھائی جان ٹھیک ہو
جی بھائی جان ٹھیک کیا آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جنا آب بتائیے آپ کے ہم میں ابو سب کے ریٹ میں
ہاں بھائی جان وہ بھی کہہ رہے تھے شکر ہے اللہ تعالی کا انہوں نے ان کو ٹھیک رکھا تو آپ کی گھر پہ سبھی کیسے ہے
بھائی جان
آپ کے گھر پہ سبھی کیسے ہیں
جی بھائی جان شکر اللہ ابھی تو سب بڑھیا ہی
بی مان سے ب اور بولیے آپ
ج جی بھائی جان بولی
تو بھائی جان میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کیا وقت کے بارے میں آج کل کے لوگ جو ہے وقت کو بہت ہی زیادہ ضائع کر دیتے ہیں مجھے اسی پہ بات کرنی ہے ہے نا تو بائی جان کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت اگر ایک بار وقت چلا جاتا ہے یہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے ہماری صحت مطلب کہ صحت کے لئے وقت ہمارے کام کے لے ہر ایک چیز کے لئے وقت ہوتا ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی میرے بھائی مگر جو میں نے کہا لیکن جو وقت گزر جاتا ہے نا وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے مطلب کہ کہتے ہیں وقت سونا نہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا تو ہر انسان کے پاس جن کو صرف چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں امیر ہو یا غریب مطلب کہ مطلب کہ یہ سب اوپر والے نے ہر ایک کے لیے پھر وہ امیر ہی ہو یا غریب ہی ہو تو مطلب کہ بچ بچہ ہو یا ٹیچر سب کو برابر وقت ملتا ہے تو فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کوئی اسے ضائع کر دیتا ہے ہے نا تو آپ فرمائیے
تو بھائی جان آپ وقت کے بارے میں اس ویکتی سے پوچھیے جو ہاسپٹل میں دن رات کاٹ رہا ہے
ہاں بائی جان
وہ جو اپن ٹائم بنا مطلب آپ اپن بولتے ہیں کہ ابھی تو دس منٹ ہے پندرہ منٹ ہے کوئی دقت نہیں ہے تو بھائی جان دس پندرہ منٹ کی ٹائم کی ویلیڈیٹی اس سے پوچھی جس کا کوئی سرکاری جاب سرکاری فورم دیا اپلائی کیا اور اس کی ایگزام چھوٹ گئی ہو بھائی جان اس اس زندگی میں جینے کے لیے اپن کو ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہے
تو کیا آپ کو پت ہے بھائی جان ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو ویکتی کی دن د بدل دیتی ہے تون ٹائم کو اپن جتنا بچا سکے اتنا بچانا چاہیے کیونکہ ٹائم کو بنا مطلب فالتو میں برباد نہیں کرنا چاہیے ہاں اپنے ٹائم پاس کے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکال سکتے ہو آپ لیکن جو ب ا ہوا ٹائم ہے اس کے انترگت آپ کو اس ٹائم کی قیمت کیا ہو یہ پتا ہونی چاہیے بھائی جان
ہاں مہاجن آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی میرے بھائی تو اسٹوڈنٹ ایک طالب علم کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کی بہت اہمیت ہے جو ائم اپنا وقت ٹھیک طریقے سے مطلب کہ بناتا ہے مطلب کہ یا گزار گزار لیتا ہے تو وہ پڑھائی بھی اچھی کرتا ہے آرام بھی کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکال لیتا ہے تو لیکن جو سارا دن موبائل فون فون گیمز یا مطلب کہ تفریحی باتوں میں لگ جاتا ہے یا فلمیں دیکھ گ لگ جاتا ہے تو اسے بعد میں پچتانا پڑتا ہے تو مطلب کیا اور صبح جلدی اٹھنا ایک اچھی عادت ہے صبح کا وقت دماغ کے لیے تازہ ہوتا ہے اس وقت کی مطلب کہ گئی کی پر پرڑ ہی زیادہ یاد رہتی ہیں لائک کی جو صبح ہم پڑھائی کرتے ہیں وہ ہمیں زیادہ یاد رہتی ہے تو اس لیئے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ روز جلدی اٹھ کر اپنا دن شروع کرے ہے نا
جی بالکل بھائی جان تو بھائی جان جیسے کہ آپ نے بولا کہ کچھ ہوتے ہیں جو اپنا ٹائم مطلب کہ ٹی وی میں موبائل میں مووی دیکھنے میں سے بگاڑتے ہے تو بھائی جان ایک ایک اسٹوڈینٹ ہوتا ہے اس کو اپنا ٹائم بچانا چاہیے کیونکہ ابھی کے سمے میں کیا ہوتا ہے بھائی جان اگر اسٹوڈینٹ اپنے ٹائم کو بچا کر کے کچھ ٹائم نکال کے اپنی پڑھائی بھی اسٹڈی بھی کرے گا تو وہ جو ٹائم ٹی وی مووی دیکھنے میں نکال رہا تھا وہ ٹائم اس کا بچ ہوئے گا تو اس کو ہی لابھ ہوتا ہے بھائی جان اکثر اپنے گھر پریوار والے بولتے ہیں کہ ٹائم ٹائم نکال کے پڑھائی کرو کیونکہ انہوں نے اپنی مجبوری دیکھی ہے اور وہ اپنے بچے کو اس مجبوری میں نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے ماں باپ اپنے بچوں سے یہ بولتے ہیں تھوڑا ٹائم نکالو پڑھائی کرو لیکن ابھی کے سمے میں اور بچوں کو ٹائم کی کوئی اہمیت پتا نہیں بھیجآن آپ فرمائیے
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی مطلب کہ ہمیں روز کا ایک سادہ سا پلان بنانا چاہے تو سب سے پہلے ضروری کام لکھیں تو پھر اونہے ایک ایک کر کے مکمل کریں تو جب ہم پلان کے مطابق کام کرتے ہیں تو کم ہوتی ہے اور کام آسانی سے پورا ہو جاتا ہے تو آج کل موبائل فون وقت ضائع کرنے کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے میرے بھائی تو سوشل میڈیا ہو گیا ویڈیوز اور گیمس میں لوگ گھنٹوں لگا دیتے ہیں تو جب حوش آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہیں اس لیے موبائل فون صرف ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا چاہیے کبھی کبھار کیا ہو ہوتا ہے کہ ہم صرف دو یا تین منٹ سے کے لیے فون مطلب کہ ہاتھ میں لیتے ہیں لیکن کب ت گھنٹے چار گھنٹے ہو جاتے ہیں ہمیںں پ نہیں چلتا تو وقت کی قدر کرنے والا انسان ہر کام وقت پر کرتا ہے وہ اسکول یا آفس مطلب کہ دیر سے نہیں پہنچتا وہ اپنے وعدوں پورے وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے لوگوں اس پر مانا کہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں نا بھائی جان
جی بالکل بھائی جان
تو آپ بولیے
جی بھائی جان اگر اپ کسی مصیبت ٹائم میں اگر آپ کا ٹائم بگڑتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن بھائی جاب آپ بنا مطلب ہی کسی بنا فالتو میں ٹائم بربد رہے آپ بیٹھے ہیں اپ بیٹھے ہیں آپ سوچ رہے کہ کر لو وہ کر لوں لیکن آپ کیا ایک موبائل ایک چیز ہے جو ہر بچے کا ٹائم بگاڑ رہی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں بھائی جان جو فری ٹائم رہتا ہے اس میں ریل وغیرہ مووی ایسی چیزیں دیکھنے کارٹون دیکھنے لگ جاتا ہیں
ہاں بھائی جان
تو بچوں کو یہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم فری ٹائم ہو تو کچھ کر لوں اس ٹائم کا بچت کروں میں کیوںک ابھی کا یہ ٹائم ہے وہ آپ کو بعد میں کبھی نہیں ملے گا بھا جان
ہاں بائی جان بہت ہی اچھی بات ہی کہی تو میں بہت ہی متاثر ہوں آپ کی باتوں سے تو میرے بھائی جو لوج جو لوگ آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں نا ان کا کام مطلب کہ ا بڑھتا رہتا ہے دھیرے دھیرے وہ مطلب کہ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں ہر کام اس چیز میں مکمل کرنا کی عادت ڈالنی چاہے جو آج کا کام ہے آج ہی ختم کر دے کل پر اس کو چھوڑنے کی کون سی ضرورت ہے تو ٹائم مینجمنٹ سے صرف مطلب کہ امتحان میں اچھے نمبر ہی نہیں آتے بلکہ زندگی بھی بہتر ہوتی ہے تو انسان کم پریشان ہوتا ہے اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد کے قریب پہنچتا ہے تو ہمیں اپنے مطلب کہ دن کا کچھ وقت کتاب پڑھنے میں بھی لگانا چاہے گھر والوں کے ساتھ بھی باتیں اور کچھ وقت خود اپنی صحت کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے تو روزانا تھوڑی سی واک تھوڑا سا چلنا ہلکی اگزرسائز بھی بہت ہی مفید ہوتی ہے تو ہر چھوٹی کامیابی وقت کی قدر سے شروع ہوتی ہے تو جو آج وقت کی قدر کرتا ہے کل کامیابی اس کی مطلب کہ قدم چومتی ہے جو وقت ضائع کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اکثر صرف افسوس رہ جاتا ہے ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل
تو آپ ہرمائیں گے کچھ
پے پانی بزرگ لوگوں نے کہا ہے جو آج کل کرو سو آج کرو تو پائدان اس میں ہوتا ہے کہ جو کام کل کا ہے وہ آج ہی کر لے کیونکہ ہر کوئی اسٹوڈینٹ کیا سوچتا ہے جو ٹیچر پڑھاتے ہے اس کو یہ سوچتا ہے کہ میں کل کر لوں گا کل کر لوں گا اسی کر کے وہ ایک طریقے سے اپنے سر پر پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے پھر بعد میں وہ ایگزام ٹائم ہوتا ہے تب وہ ڈپریشن میں رہتا تو بھائی جان جو کل کا کام ہے وہ اگر آج ہی کرا جائے تو بہت بہتر مانا جاتا ہے اس کو کیکہ بھ جان کل کس کل کس نے دیکھا ہے جو آج ہی وہی آج ہی کروں جیسے کہ آپ کو بھی کوئی امپورٹنٹ کام ہے تو آج ہی آج ہی فھرری کرو اس کو کل آپ ریکسٹ وی بھی لے سکتے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی جان تو بھائی جان کل کی جگہ آج ہی کرنا چاہیے کیونکہ ٹائم ایسی چیز ہے جو ویکتی کا واپس نہیں آ سکتا
ہاں بھائیان تو اس لیے مطلب کہ ہمیں ہر دن اپنے آپ سے س پوچھنا چاہے آج میں نے اپنا وقت کس کام میں لگایا ہے نا تو کیا میں نے کچھ نہ ای سھائی یہ ہمیں سوچنا چاہیے کیا میں نے اپنا مقصد یاد رکھا ی نہیں اس پہ اگر ہم غور کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ایسے ہی اگر ایسے ہی چھوڑتے ہم آگے بڑھنا بلکہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اگر ہم روز تھوڑا تھوڑا بہتر پنے کی کوشش کرے تو ایک دن بہت آگے نکل سکتے ہیں تو کامیابی بھی ایک دن میں نہیں ملتی میرے بھائی لیکن روز کی محنت اور وقت کا صحیح استعمال ضرور مطلب کہ رنگ لاتا ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا میری بائک کہ وقت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے اس کی حفاظت کرنے اس کی قدر کریں اور ہر لمحہ کوئی اچھی کام میں لگائیں تو جو وقت کی عزت کرتا ہے وقت بھی اس کی کامیابی اور عزت دیتا ہے نا بھائی جان
جی بالکل وہی جات
تو اور بتائیے آپ اس کے بارے میں
ٹم ٹائم کے اندر جو کام ہو جاتا ہے وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ ٹائم ایسی چیز جی بھائی جان جو ہر ویکتی کو شک سمردت بناتا ہے تو آپ کو آپ کو
ہاں بھائی جان بالکل صحیح بتایا آپ نے بتا دی جائے
تو وہ ج نا آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ کا ٹائم بچ رہا ہے تو آپ اس ٹائم میں کچھ اور کام کر سکتے ہو اپنے کام کے علاوہ میں اگر مان لیجیے بھائی جان آ کو پروجیکٹ کرے ہو اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے آپ نئے پروجیکٹ کیاری کر سکتے ہو
ہاں بھائی جان تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ ہماری بات آگے بھی ہوتی رہے گی آپ اپنا خیال رکھیے گا گھر والوں کو میرا سلام کہے گا آمین تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہم نے جو بات کی وہ آگے بھی بڑھتی رہے گی تو مجھے اس بات کی بھی امید ہے اپنا خیال رکھیے گا بھائی
جی خدا حافظ بھائی جان